السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام آپ بھائی جان ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
ایک سیکنڈ بائی ج ب کو ہیلو
ہلو بھائی جان بتائیے آپ میں نے کہا تھا آپ کے والدین ٹھیک ہے
جی بالکل بھائی آپ کے والدین ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا بڑھیا ہے
اور سنایں گھر میں سب ٹھیک ہے آپ نے کچھ کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی بعد میں کھاؤں گا
اچھا ٹھیک جی بالکل بھائی ایسا آج ہم کس بات کس پر بات کریں گے بس ٹھیک ہی ہے زیادہ گرمی بھی نہیں ہے
جی بالکل بھائی جان آج ہم بات کریں گی مطلب آج آپ کو پت ہی کہ آج کل انسان کو اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے تو ذمہ داری کہ مطلب جسے ہم ریسپانسبلٹیز کے تھے
جی بالکل بھائی جان ٹھیک
جی بالکل ذمہ داری ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی ذمہ داری کا پابند ہوتا ہے
ڈ بو گبائی
اپنی ذمہ داری کو ایمانداری محنت اور لگن کے ساتھ نبھائے نہ تو صرف اس کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کا گھر اس کا معاشرہ اور اس کا ملک بھی ترقی کرتا ہے
جی بالکل بھائی دیکھو بھائی کیا ہوتا ہےا دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ آج کے جو بچے ہیں یا نوجوان حبود زیادت ڈیپینڈ رہتے ہیں اپنے گھر والوں پر دار مدار رکھتے ہیں زیادہ تر اگر ہم کمائی کے معاملے میں دیکھیں پڑھائی کے معاملے میں دیکھیں آپ کسی اور طریقے سے دیکھے تو
بھائی جان آپ ذرا زور سے بولیں گے مجھے آواز نہیں آ رہی
دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں دیکھو آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب اچ
بالکل اب ٹھیک آ رہی ہے
دیکھو بھائی اگر ہم دیکھیں تو جو ایک مطلب انسان ہوتا ہے آج کے اگر ہم بچے دیکھیں گے نوجوان دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں آج کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر گھر گھر والوں پر مطلب دار مدار رکھتے ہیں جیسے کہ پڑھائی کے معاملے میں پیسوں کے معاملے میں یا کوئی اور معاملہ ہو تو مطلب جو آج کا بچہ ہوتا ہے یا کوئی نوجوان ہوتا وہ اپنے گھر والوں پر ڈیپینڈ رہتا ہے جیسے ہم دیکھیں گے اپائےسا مطلب نوجوان کو چاہیے پڑھائی کے لیے پیسہ اس کو چاہیے وہ خ سے پیسہ نہیں کماتا وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں مطلب کسی نوجوان کے گھر والے اتنے غریب ہے وہ اس کو پڑھا نہیں سکتے تو وہ نوجوان کیا کرتا ہے وہ کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے وہ پڑھائی نہیں کرتا اچھے سے کام نہیں کرتا وہ مطلب ان کاموں میں لگ جاتا ہے جن سے اس کو نقصان مل جاتا ہے تو انسان مطلب جو آج کل نوجوان ہے اس کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے کوئی کوئی کام شروع کرے جس سے وہ پیسے کمائے تھوڑے سے اپنے گھر والوں کی بھی تھوڑی مدد کرے تو آپ اپنی پڑھائی بھی اس کی چل سکتی ہے تو جی
تو ہر انسان کی ذمہ داری اس کا اس کی عمر اور مقام کے مطابق متفق ہوتی ہے
جی
ایک طالب علم کی سب سے بڑی ذمہ داری تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے
جی بالکل
اسے روزانہ اسکول یا کالج جانا چاہیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے
جی بالکل بھائی
اپنے استادوں کا احترام کرنا چاہیے اور محنت سے پڑھائی کرنی چاہیے جو اسٹوڈنٹ جسے ہم طالب علم کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹ آج محنت کرتا ہے وہی کل اپنے والدین اور ملک کا نام روشن کرتا ہے
جی بالکل بھائی چان
تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے انہیں تعلیم دلائم اور انہیں اچھے اخلاق سکھائےیں اسی طرح بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے ان کی بات مانیں ان کی خدمت کرے اور ان کا دل کبھی نہ دکھائے
جی بالکل بھائی جان دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی جان آج کی جو لڑکے ہوتے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے جن کے ماں باپ مطلب جو لڑکے ہیں کچھ کے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں جن کے پاس سب پیسے ہوتے وہ کیا کرتے ان کو پتا ہے میرے ماں باپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو وہ اس پیسے کی قدر نہیں کرتے اگر اس کو کسی پڑھائی کے مطلب پرائیویٹ اسکول یا کسی کوچنگ سینٹر میں ڈالا جاتا ہے وہ وہاں کیا کرتا ہے کلاسز ٹائم پر نہیں دیتا اور زیادہ تر مطلب مطلب کلاسز نہیں دیتا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ان کے ماں باپ جو پیسے ہیں وہ مطلب ضائع ہو ہی جاتے ہیں لیکن اوپر سے جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے بھروسہ گھر والوں بھروسہ وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس بچے پر تو وہ بچہ کیا ہوتا تا ہے آگے بڑھ کر مطلب زیادہ تر ڈرگس آپ دیکھ سک تی وہ آج کل مطلب ڈرگس کے مطلب زیادہ شکار ہیں انڈیا میں اگر دیکھیں گے تو ڈرگس کے بچے زیادہ شکار ہیں وہ اسی کی وجہ سے کیونکہ بچہ اپنے جو پڑھائی ہے وہ اچھے سے نہیں کرتا مطلب دوسری چیزوں پر لگا رہتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچے کو مطلب پچھتا ہوا ہوتا ہے میں نے یہ کیا کیا تو وہ سوچتے سوچتے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا ہوتا ہے بچے کو چاہیے مطلب وہ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی کسی سے بات و لیکن اس کے اس کی دماغ کی حالت ایسی ہو چکی ہو یہ
جی یہی بات مطلب ہے کہ ذمہ داری کا مطلب صرف کوئی کام کرنا نہیں ہوتا اس کا اصل مطلب ہے کہ جو فرض ہمیں دیا گیا ہے اسے وقت پر ایمانداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے ایک ذمہ دار انسان ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اپنے وعدے پورے کرتا ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور ہر کام دل سے کرتا ہے تو ذمہ داری مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی کام دیا گیا ہو تو اسے باپ خوود ہی ذمہ داری کے ساتھ کرے یہ نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دے وہ کام کسی کی مجبوری ہوتی ہے وہ کام کرنا تو ذمہ داری کے ساتھ ہر کوئی کام کرنا چاہیے سچے دل سے کرنا چاہیے
جی ہاں بالکل بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو آج کل کے جو لڑکے ہیں ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مطلب وہ ہم ایسے دیکھتے یہ پڑھائی نہیں کرتا تو مطلب ہماری نظروں میں جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں ہم دیکھتے یہ پڑھائی نہیں کرتا مطلب کالج اسکول زیادہ نہیں آتا تو یہ مطلب کیا اپنی مطلب جو لائف ہے اس نے خراب ہوگی لیکن اگر ہم دوسری سائڈ سے دیکھتے اس کے گھر میں ایسی کوئی پریشان ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہو جات ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ اسی کو پتا ہوتا ہے اس لیے ہمیں کسی کو ایسیے جج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے کسی کو ایسی پرابلم بھی ہو سکتی ہے گھر میں یا کسی اور مطلب طریقے سے تو وہ اچھے سے پڑھائی نہیں کر پاتا یا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو اچھے سے جام نہیں دے پاتا جی بالکل ب
ہر پیسے کے لوگوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے وہ مریض کا بہترین علاج کریں استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے وہ علم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اخلاق سکھائے پولیس یا اور فوج کی ذمہ داری ملک اور عوام کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کسان کی ذمہ داری ہے ہے کہ اچھا اناج اگائے کہ زندگی محنت سے اپنا کام کرے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری ایمانداری اور سے نبھائے
جی دیکھو دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے دیکھو بھائی جان کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کری ذمہ داری کی مطلب ڈاکٹر کی اپنی ذمہ داری ہوتی استاد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جو مطلب کسان ہوتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہو جو فوجی ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے اگر ہم کہیں نہ کہیں دیکھے جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری سے کہیں نہ کہیں ہٹ جاتا ہے جیسے گورنمنٹ ہسپتال کو کا جو ڈاکٹر ہے اس کو فری ہے علاج کرنا اور پیشنٹ کو اچھے سے دیکھ بھال کرنا ہے کچھ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ٹائم پر ہسپتال نہیں آتا اس میں بھی وہ کمزوری ہے ذمہ داری کی اور کچھ ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ میں اتنا دھیان نہیں دیتے اور پھر پرائیویٹ میں کوئی کلینک کھولتے ہیں وہاں پر
جی بالکل بالکل وہاں پر اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں اور پرائیویٹ کلینک میں اچھی طرح سے دھیان د دے ٹھیک جی بالکل آپ نے صح بات کہی ہے دیکھیے آپ اسلام اسلام بھی ہمیں ذمہ داری کا درج دیتا ہے قرآن اور حد یس میں ایمانداری امانت انصاف اور فرض ادا کرنے کی بہت تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالی ہر انسان سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا اس لیے ہمیں ہر کام اللہ کی رضا لیے ایمانداری سے کرنا چاہیے ذمہ داری نبھائی کے لیے وقت کی پابندی محنت صبر اچھائی اور ڈسپلن بہت ضروری ہے جو لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں وہ زندگی میں اکثر کامیاب نہیں ہوتے لیکن وہ جو لیکن جو لوگ اپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے ہیں ان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں ہر جگہ عزت ملتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہحیح یہی صحی یہی صحیح بولا میں نے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات بولی آپ سے مل کر بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملا
جی بالکل آپ سے آپ سے مل کر بھی بہت کچھ اچھا لگا آئندہ پھر سے بات ہوگی ان شاء اللہ
انشاء اللہ اللہ حافظ السلام علیکم